جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
تو آپ بتائیں
جی میں بھی الحمد للہ ٹھیک ہوں اور کیا کر رہی ہیں آپ
ابھی کچھ نہیں ہے
جی اور کیسا گزرا آپ کا دن
ماشاء اللہ بہت اچھا ہویر
جی
اور آپ کا
جی میرا بھی الحمد للہ بہت اچھا گزرا جی اور جی موسم تو مطلب کافی گرمی ہے ابھی جی گرمی تو بہت پڑھ رہی ہے
جی بارش ہو رہی ہے اچھا اور اس سائڈ تو بہت ہاں ہمارے طرف تو بہت گرمی پڑ رہی ہے اور بتائیں گرمیوں کے ہاں موسم میں کچھ ہاں سارے پھل جو ملتے ہیں ان سے ا بناتے تھے پینے سے کافی راحت ملتا ہے
جی ہاں اس میں راحت ملتی ہے
ہے اور مطلب ہے کہ جو بھی گرمی ہے وہ مطلب ہے کہ اس سے تھوڑا سا مطلب ہے کہ آرام ملتا ہے اور سے آپ جو بھی چیز لیں ان سے تو کھانا نہیں ک کھا پاتا ہے انسان ایسے گرمی کے موسم میں تو کچھ ہاں ایسے پھل بتائیے جن سے ا جوس وغیرہ نکال کر کے ہم لوگ اس کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں جو صحت کے لیے بھی مفید ہو اور مطلب آسانی سے مل جائے
جی جی جیسے ابھی مب ال پ مان لے کی ہم انار لے لیتے اس ٹائم کو ہاں انار کے جوس زیادہ مطلب کہ فائدے مند ہوتا
آئید من تے ہیں بالکل بالکل
اس سے بلڈ مطلب کہ
بلڈ بنتی ہے جی جی بالکل اور انار ہے کہ آسانی سے مل بھی جاتے ہیں ہاں ابھی
ابھی جیسے مطلب کسیب ہو گیا بنانا ہو گیا یہ سب بھی ہاں یہ سب سب کو ملا کر جوس بناتے ہیں تو اس اور زیادہ اچھا مطلب کہ شریر کو ارجا ملتی ہے
تی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ مطلب ہے کہ اگر ایسے تو ہم کھاتے ہی ہیں ہاں اور اگر اس کو ہے کہ جوس بنا کر کے یا پھر شیک بنا کر کے گر گھر میں دیا جائے بچوں کو دیا جائے یا پھر ہے کہ اگر ہم لوگ بڑے بھی اس کو استعمال کریں تو یہ
فائدے مند ہو جاتے ہیں
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جیسے س ہو گیا مطلب جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ سیب ہو گیا کیلا سے بھی مطلب ہے دودھ میں ملا کے کہ ملک شیک وغیرہ بنا سکتے ہیں انار آپ سے ہی کہہ رہی ہیں انار کو مطلب ہے کہ کئی طرح سے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں
جی ہاں اس میں کئی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے انرجی بھی ملتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے
جی جی بالکل صحی کہہ رہی ہ جیسے انار ہے تو اگر ہم نے انار ہی اٹھا لیتے ہیں کہ انار مطلب ہے کہ ہمارے باڈی کی کے لیے کتنا فائدے مند ہے تو انار کا جوس ڈائریکٹ ہم بنا کے پی سکتے ہیں مطلب سب سے آسان ہوا یہ اس کے بعد پھر ہے کہ انار سے یہ بھی تو کر سکتے جیسے ہم لوگ فروٹ سیلیڈ بھی بناتے ہیں اس میں بھی ہے کہ ان ہو گیا
ہاں ہاں اس میں ج ہاں اس میں ساری چیز مطلب کہ جیسے آپ صبح اس سے کھا سکتے ہوں جیسے ڈرائی فروٹ مطلب کہ اس میں بنا کے پورا ہاں پورے ہر چیز کھا سکتے ہو اس میں ملاک ہے
کیسا ہے کہ مطلب کہتے کہ مطلب حدیث میں بھی انار کے بارے میں آیا ہے کہ یہ بہت مفید یہیا ایک ایک دانے میں مطلب کہتے کہ شفا ہے
ہاں جی ہاں
ہاں مطلب شفا رکھا گیا ہے اور بلڈ کی کمی ہوتی ہے اگر وہ انار لینا شروع کریں مطلب اپنے خوراک میں اگر وہ انار کو لیتے ہیں تو اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے ان کو
ہاںاں اس سے زیادہ کا فائدہ ہوتا
ہاں بہت فائدے ہوتے ہیں مطلب انار کے کافی فائدے ہیں ایک انار اگر اگر آپ ایک کے جی بھی مارکیٹ سے انار لے آتے ہیں تو اس سے آپ کتنی چیزیں مطلب ہے کہ سل مطلب سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں جوس بنا سکتے ہیں
ایسے بھی مطلب کہ کھاتے ہیں
چاٹ م مسالہ یا پھر ہے کہا نمک ڈال کر کے ہاں کافی لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ بولو کیسے اس طریقے سے انار کو کھانا پسند کرتے ہیں
جی ہاں سب کا سب رہتا ہے کوئی جوس بنا کے پیٹ ہے تو کوئی مطلب کہ ایے دانے چھوڑا کے کھاتے ہاں
مطلب اپنا اپنا ہاں مطلب طریقہ ہے ہاںتا ہے آپ کو جس طریقے سے مطلب لینا ہے لے سکتے ہیں مطلب بات یہاں پہ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ باڈی کے اندر جانی چاہیے جانی چاہے ہاں جانی چاہیے جس طرح سے بھی کافی لوگ کو دیکھا گیا ہے کہ مطلب دودھ میں بھی ہے کہ انار کے دانے کو ڈال کر کے مطلب لی جلدی مطلب اگر جن کا ہیموگلوبن ڈاؤن رہتا ہے فائدہ پہنچتا ہے اور کافی چز سے مطلب یہ خون بناتا ہے
ہوں ہوں
اس کے بارے میں جانکاری ہے تو سنا ہے کہ کافی تیزی سے مطلب یہ خون بناتا ہے اور اگر بڑھتے بچوں کو بھی یہاں تک کہ آپ دیکھیے گا جو چھوٹے بچوں کی خوراک ہوتی ہے جو سریلیکس وغیرہ تو اس میں یہ چینج کر کر کے آتا کہ یہ فروٹ کا ہے ہے نا یہ گرینس تو اگر کیا ہے پیکٹ فوڈ جو ہم گھر پہ پہ کھا رہے ہیں یا جو ہمارے پاس موجود ہے جب ہم اس اپنے باڈی میں ڈائریکٹ نہیں لے رہے ہیں تو بس پھر وہ اس کا طریقہ بدل جاتا ہے
جی جی ہاں اور اس کو مطلب جیسے آپ لاتے ہو تو اس میں تھوڑا۔ ایسے لے ل نواز چاہ آڈ جیسلہ کٹر آگت آ ن انار کو ایسے بھی تو مطلب
ہاں دو تین طرح کا اگر پھل ہے آپ کے پاس اور آپ کے یہاں اگر اچانک سے کوئی مہمان آ گیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو مطلب یہ پھل میں ہمیں کچھ دینا چاہیے تو اس کا ایک اچھا سا چارٹ بنا کے بھی ہم لوگ ان کو دے سکتے ہیں جتنے بھی موسمی پھل اگر ہمارے پاس موجود ہے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ہے نا اس چاٹ م مسالا نمک ہو گیا کالی مرچ
سب کچھ ملا کے ہاں
ایک اچھا سا مطلب ہے کہ ہاں وہ ریڈی کر سکتے ہم لوگ مکس کر کے ہاں ہاں اور پھر اس کو ہے کہ مطلب ہے کہ کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ گیس اگر آپ کے یہاں تو اگر گیسٹ کو بھی دے دیجیے تو یہ ایک اچھا آپ
اچھا ہاں آپشن ہو جاتا ہے نا مطلب کہ اور اچھا بھی لگتا ہے
ایسے آپ کیا دیجیے گا مطلب دو ایک دو فروٹس اگر آپ دے رہے ہیں تو تو فروٹ کہ لائے گا لیکن اگر اس طریقے سے تھوڑا سا اگر آپ اس کو میں دمغ لگا لیتے ہیں کیا تھوڑا سا اس کو آپ سجا دیتے ہیں تو یہ ایک مطلب فروٹ چاٹ ہو گیا اور مطلب سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے فائدے کا تو ہی کہنا ہاں بہت کھے میں بھی اچھا اچھا لگتا ہے اور مطلب سب سب سے اچھی بات ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ گرنے میں مطلب آتا ہے ایسے عموما بہت سارے لوگ مطلب ہے کہ پلو اتنا کھانا پسند نہیں کرتے اگر اس طریقے سے آپ بنا نہ کر کے یہ مطلب آپ دے دیجے تو وہ کھانا بھی پسند کرتے پھر جو لوگ فاسٹنگ رکھتے ہیں جن کا روزہ ہوتا ہے تو اگر آپ ان کو اس طریقے سے دیجیے انار
ہاں اور روزہ میں مطلب کہ جیسے بیٹے چیز سے روزہ کھولنا تو جیسے آپ مطلب کہ انار سے بھی روزہ کو
بالکل بالکل انار سے بھی ہاں روزہ کھول سکتے ہیں اور مطلب ہے کہ باڈی کے اندر اگر پہل ہی چلا گیا کوئی ایسا مطلب خوراک جس سے آپ کو فائدہ ہو تو پھر کیا ہی
ہاں سی بات ہے
طریقے سے مطلب انار کو بہت طرح سے ہم لوگ اپنے مطلب ہاں اپنے خوراک میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویسے تو اس کے پیش شمار مطلب فائدے ہیں جن کو ہم چاہ کر کے بھی نہیں کنوا سکتے ہیں جی جی
جی
یہ اس طریقے سے ہے کہ چلیے بہت اچھا لگا آپ سے مب مطلب ہے کہ بات کر کے اور آپ وہ آپ سے جو جانکاری ہاں ملی مطلب ہے کہ کھانا کے حوالے سے کہ مطلب ہے کہ ہم لوگ اناج کے بارے میں تو پتا تھا کہ انار فائدے مند ہے لیکن کتنی شاید ہی استعمال کر سکتے ہیں اس پہ مطلب کبھی اور نہیں کیا تھا تو یہ ایک بہت اچھی جانکاری جو ہے وہ آپ کی طرف سے جاننے کو ملی اور مب یہ ہے کہ وہ ضرور ہم استعمال کیا جائے گا اس کو ضرور ہاں ہاں
جی جی ہاں ضروری ہو ضرور مطلب کہ کیجیے اور اچھا بھی رہے گا
جی جی صحت کے حوالے سے سے کافی اچھا مطلب سننے میں ہی یہ اتنا اچھا اچھا لگا کہ اب لگ رہا ہے کہ نہیں ایک دفہ تو آپ کے بتائے طریقے سے ہاں ہاں ہو جانا چاہیے اب ایک دفعہ اناج تو بالکل ہونا چاہیے ہاں ہاں نہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں کافی آپ جانکاری ایسی ہے بہت مفید ہے ہ جو کہ بہت مفید ہے اور ان شاء اللہ شفا کے حوالے سے بھی یہ مطلب کافی اچھی لگی ہے سننے میں کہ ہاں یہی لگ رہا ہے کہ ہاں جو لوگ بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو
جی جی انشاء اللہ ضرور
یہ بہت اچھی جان اری رہی اپنا بہت خیال رکھیے گا خوش رہی ہے
ابھی
اگی جی
اوکے اللہ حافظ فی